السلام علیکم
وعلیکم اسلام بولیے
کیا حال ہے بھائی کیا کرے الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اپنا بتاؤ کیا
اپنا بھی سب بڑھیاں ہے
کیا ہو رہا ہے بھائی
کچھنا بس ابھی
بیٹھے ہوئے ہو اور گھوم رہے ہو کیسا موسم ہے تم لوگ کے یہاں بھائی بارش وورش ہو رہی ہے
بارش تو نہیں ہو رہی ہے پورا مطلب بادل بادل کیے ہوئے ہے
مطلب بارش نہ ہو رہی ادھر ہوئی تھی یا ہوئی ہے نہ رہی ہے
نہیں نہیں بارش ابھی نہیں ہوئی ہے دو تین دن
ہے ن اور کیا بولتے ہیں ک کہتی ویٹی ہو رہا ہے بھائی دھان وان جو روپا رہا ہے کہ نا
ابھی وہ تو دھان نہیں لیکن بین بنا گیا ہے دھان ان ابھی نہیں رو پا رہا
تو پانی کا کیسے کر رہے ہو بارش نہ ہو رہی ہے تو کیسے بین اگے گا دھان وہ موٹر سے ہے پانی کا تم لوگ کے یہاں انتظام
ہاں ہے
تب تو اچھا تم کھیت طرف گھوم رہے ہو
ہ موٹر کی طرف آئے ہوں اج
نزدیک ہے بھائی گھر سے
ہوں بس تھوڑا سا مطلب سو میٹر
کی دوری پہ ہے
ہوں
اچھا تو تم لوگ بتایے نا رکھے کہ آپنے سے خود پھر سے کرو گے خود سے ہاں اچھا بھی ہے بٹ تو ہمیں آدھا آدھی لے لے کوئی فائدہ تو ہے نا
نہ کوئی فائدہ نہ ایسے گھر میں ہے تو اپنے ہی سے کر لے رہے ہیں گھر میں نہ رہتے تو بٹیا لگا دیں
ہاں بھائی صحیح ہے اپنے ہی سے کرنے میں فائدہ بھی ہے تو موسم مطلب ا چھا ہے نہ بارش بھلے نہ ہو رہی ہے ہے نہیں گرمی ورمی کا کیا حال ہے ادھر
گرمی ہے اتنا نہیں ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈا موسم کیے ہوئے ہے
تو بہت اچھا ادھر کا نظارا لگتا ہوا بھائی پورا ہرا بھرا
ہوں ایک دم کھیت ہرا بھرا
ہے نہیں بڑی اچھا لگتا ہے گاؤں دیہات میں ابھی سب کھیتی وتی ہوتا نہی ہے
ہاں سب طرف تو ہرا ہرا مطلب بارش جو ادھر ہوئی تھی تو پورا جتنا ک کھیت ہے سب ہرا بھرا ہو گیا اور بین وہن بھی سب گنا ہوا ہے
اور تم لوگ یہاں لگاتار بہت لوگ کرتا ہوگا بھائی اگل بگل والا بھی
ہوں ہوں سب دن
ہے نا مطلب پورا سب کھیتے کھیت نظر آتا اور پورا فوٹو ووٹو اچھا اچھا سوٹ ہوگا بھائی
بہت اچھا اچھا ہوگا فوٹو ووٹو بھی
ہاں تو خوبصورت لگے نہیں دھان جب بڑا ہو جائے تو کتنا اچھا لگے
ہوں جب وہ روڈ سے آتے دونوں سائڈ ہرا بھرا پورا پیڑ پودا بھی ہے پھر دھان ون لگا رہا تھا تو اچھا رہ تا
ہاں نہ بھائی ہاں خوبصورت لگ ہاں ایسے بھی قدرتی چیز میں زیادہ خوبصورتی ہے یہ ہے ہے نہ
ہوں
اور بھائی کھانا پینا ہو گیا
ہاں کھانا پینا ہو گیا
اچھا اور ابی کا طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ابی کا طبیعت ابھی کچھ ٹھیک ہے لیکن ابھی بول رہے ہیں کے ہلکا پھلکا درد رہتا
بھائی تو دیکھوایا تھا ڈاکٹر کو تو کیا بولے اس ٹوٹ گیا ہے مطلب
مطلب فریکچر ہو گیا تھا تین پونسلی ہڈی پھٹ گیا تھا
اچھا
ہوں تو یہ بینڈیج تو کھول کھول گیا یہی تین دو تین دن ہو گا بینڈیج کھول دیا
تو سن رہے تھے کہ ان کو او والا لگائے کے بعد بینڈیج پورا سانس لینے تکلیف ہو رہی تھی
کھانسی تھی نا کھانسی ان کو یہ بھی ارے لیور بھی پھلا ہوا تھا ان کا
اماں بچارے پریشان ہے یار
ہوں تو ابھی ان کا کچھ جو لیور کا دوا چلا تو لیور پر ڈاؤن ہو گیا الٹراساؤنڈ کرا کے دکھایا تھا تو کھانسی وسی ہو گئی تو ابھی کچھ ان کو فائدہ ہے اور پھر ہلکا پھلکا درد ہے اور پھر نہ ہوا تو جا کے آنکھ کا بھی آپریشن کرا لین عینک بھی بنوا لی
او ہو واں پہ تب بنوا لیا بھائی
ہو گیا ایک ہفتہ پلس مطلب جو میرے گاؤں میں سرفراز بھائی کی شادی تھی نا برات اس کے ایک دن پہلے بنائ تھا
تو پسری ٹوٹے کے بعد
پسلی ٹوٹے کے بعد
پہلا بنون تھا بھائی کہتا ان کو ہمت ہو گیا تھا
تو وہی نے بولا تو بولی کہ بار بار ریسٹ ہی میرے ملے گا ایک ہی بار ریسٹ مل گیا تو
او ہو مطلب وہ دونوں کام ایکی بار کر لیا سہی ہے
دونوں کام ایک ہی بار کر لی نہ
کہاں بنوائیں بھائی بہت گہنے میں
نہ نا ہم لوگ کے یہاں بھی سرکاری ہے نا رفی گنج میں بھی
او وہاں بھی آ کے بناتا فری میں ہوا کا
فری میں نئی سرکاری ہے بہت دور دور سے یہاں کے ڈال تین دن سے آدمی آیا ہوا تھا آپی کو لیا کہ کے جو ہم گئے تھے بنانے کے لیے
ہاں نہیں بائی ادھر بڑی اچھا ہوا ہے رے
ہم ایک اب بن گیا اور رات بھر رکھی کھانا پینا سب اسی کا تھا بیڈ اڑ سب اور صبح میں لا کے گاڑی سے پہنچا دیا گھر
وہی پہنچائے بھی
ہاں وہی پہنچائس بھی
کتتا اچھا ہے بھائی ایک ٹھو ہم کے ابو کا بھی بانا کتتا دکات سے یہاں بانا خود سے بچارے آئے پیسا بھی لگا بارہ تیرہ ہزار
نہ تو یہاں بنا کے پہنچاائے ہم پوچھا ڈاکٹر وکٹر سے کمپاؤڈر سے تو بولیس کہ آپ کوئی دقت نہ آپ رکنے کا دل ہے تو آپ روک بھی سکتے ہیں نہ تو آپ گھر جا سکتے ہیں ایک ذرا سا تکلیف نہیں ہوگا پیشنٹ کو
ہاں تو پھر تو اچھا تھا بھائی تو کوئی گیا تھا ساتھ میں
ہم گئے تھے جیسے تو آپریشن کے ٹائم یہاں گھر بھی تو اکیلا تھا نا تو ہم پوچھا اس سے کی رہنا پڑے گا کہ ہم کو جانا پڑے گا تو کہیس کہ آپ چلے جائیے کوئی دیکت ایک جرا سا پریشانی نہ ہوگی کھانا پینا مطلب بڑھیا سے رہنا سہنا سب پھر لا کے کل آٹھ بجے آپ کو صبح ہم پہنچا دیں گئے
او تب مطلب اکیلے ہی تھے ہے نہ
ہم
اکیلے ہی تھے تب آب بھی وہاں ہاسپٹل میں اکیلے ہی تھے
ہاں اکیلے ہی تھے
ہاں تو وہاں پورا سب چیز کا انتظام ہوگا تو دقت کا چیز ہے نا
اور تھے بغل والے صابو بھیا ان کا بھی بنا تھا
او ہو دونوں ہی کا بن گیا تو کون والا آنکھ بھائی بایاں کہ دایاں
آپی کا سائیڈ دانہا ہے
اور داہنا بنا ہم لوگ کا ابوکا و ہی بنا داہنا ہی لیکن ہم لوگ کا تو یہاں پیسہ لیزوائے آیوشمان کارڈ بھی مطلب نہ کہ ویلڈ آج کل تھگڑی بدماشی کر رہا آیوشمان کارڈ بھی نہیں لے رہا
نہ تو ادھر ہم لوگ ایک روپئے خرچہ نہ ہوا وہی اب پندرہ دن کے بعد جو بولاائیس ہے نا کوے کی اس کی چسمہ جو بنتا ہے نا پاور والا اس میں آپ کو خالی تین سو روپیہ لگے گا فریم کا خالی
اللہ کتا سستا ہے بھائی مطلب چش چشمہ بھی وہی دے گا
ہم خالی فریم کا آپ کا دام لگے گا جب فریم جیسا آپ بنوانا چاہتے ہیں فریم
ہم لوگ کو نہ نہیں پتہ تھا نہا تو ہم لوگ بھی ابو کو وہیں کرواتے کب فائدہ ہوا اب چشمہ بھی ان کو لکھ دی سو صرف ڈاکٹر سمجھے پیسا کچھ سے تم بنواے چشمہ جتنا کبھی بنوانا
اچھا
ہوں یہی نا دقت ہے ادھر بڑی سویدا یہاں بڑی لو ٹ مار ہے جھار کنڈ میں
جھارکھنڈ میں بہار میں بہت سویدھا کر دی سے سرکا ر
ہاں ہر چیز کرا دیکھ لو ہر چیز میں پیسا بھی دے پڑھ کے بھی پاس ہوئے تو ہر چی میں پیسہ
میٹرک میں فرسٹ ڈویژن پاس کیجیے آپ کو دس ہزار ملے گا انٹر میں فرٹ ڈویژن پاس
سا ہی ہے کتا اچھا ہے ہم تو کسم سے سوچے ہیں کبھی کبھی کہل ہم جھارکھنڈ سے پڑھے تھے ا دھر ہی پڑھتے تو پیسے پر پیسہ ملتا ہے کہ نہ
ہم اگا گاچی کا ہے ج ابھی ابھی لیڈیز کا یہاں ایک کر دی سا ری لیڈیز لوگ جیسے یہ پھائنل پ پ یہ کرے گی ایگزام دے کے فائنل ہوگی فرسٹ ڈویژن سے پچاس ہزار روپئے ملے گا
پچاس ہجار
ہاں پچاس ہجار بی ا ے فائنل
بس اس بس پرسینٹیج بھی لانا ہے کہ خالی فرسٹ ڈویژن آنا ہے
یہی ہم اتنا میرے پتہ نا لیکن فرسٹ ڈویژن کا ہم میرے بھیا ایگزام میں بتا رہے
یہ بھائی تو خالی لڑکی لوگ کے لیے ہی ہے کہ صرف لڑکا لوگ بھی ہے نا تو کر لیتا ایڈمیشن لے لیتا اور لیڈیز کے لیے لیڈیز کو بڑی لیڈیز ل بڑی ادھر چھوٹ ہے ہر چیز میں ایگزام میں بھی لیڈیز تو بہت چھوٹ ہے کوئی بھی امتحان ہوگا نہ
ٹرک والا خالی ملا تھا دس دس ہزار روپیہ
میٹرک والا ملا تھا پیسا اچھا بھائی اور ابھی جو مل رہا تھا عورت لوگ کو بھئی دس دس ہزار والا
بہت بہار میں سویدھا ہے پڑھائی لکھائی والی
ہاں بھائی وہ جو مل رہا تھا ابھی عورت لوگ کو دس دس ہزار امی لوگ کو ملا تھا نہ
تو ایک ہی بار ن دی اب تو ہم لوگ کا سی ایم چینج نہ ہو گیا یہ ایئر
ہاں اب تو ہ وہ تو بدل گیا
وہی نا بات تھا کتنا اچھا تھاوه وہی تو دکھائی دینے سےتو معاملہ گڑبڑا گیا ہم لوگ
سمراٹ چوودری ابھی ہم لوگ کا سیم بنا ہے
یہ تو بات ہے لیکن ہم لوگ کا ابھی اسی سے نہیں جام نہ ہو رہا ہے بہار والا اسی میں اٹک کے رہ گیا ہے ایگزام سی میں ہی بدلا تم لوگ کا اسی لیے نا
چودھری کار رنگ لاوا
ہاں دیکھو کا ہو رہا ہے ایگزام تو اکچال لیا نہ جا رہا ہے خالی بس ڈیڑھ سال سے ہم لوگ پریشان ہیں بھائی وہاں امتحان نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ کا
ہوں اور سمراٹ چوری بنا اچھا ہی کرا وہا جیلع میں ایئرپورٹ آئ
ہاں ہاں
ہاں ہارضلع میں ایئرپورٹ ائی مطلب کھولنے کے لیے کردہ
او ہو ہے نا ہاں اپنا کام تو کرے گا ہی نا
ہاں اورنگ آباد میں بھی بن رہا ہے
ہاں
ہاں ضیا میں تو ہے پٹنہ میں بھی ہے باقی اور جگہ پہ ہے جہاں جہاں نہ ہے وہاں وہاں سیک کر دی سے ہے
اچھا سب جگہ کر دے رہا ہے نا کرے گا دھیرے دھیرے
ہاں دھیرے دھیرے تو کام تو کر بھے کرے گا نیتیش بھی تھا تو کام کرتا تھا اور سمراٹ چودھری بھی کرے گا
ہاں جو ہے اپنا تو کرنا ہی ہے
ہوں
اور گومتا بھی ابھی کی طبیعت ٹھیک کہنے
ہاں ابھی ٹھیک ہے پہلے سے بہت اچھا ہے
ہے نی درد ورد سب ٹھیک ہے نا
ہاں کل یا پرسوں تھوڑا ہلکا کہیں کے ہلکا درد ہے تو دوا لا کے دیا تھا تو اس کے بعد کتنا بولیں کہیں نہ ابھی درد ورد
مطلب ابھی درد ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہو جائے
لیکن بولی س ابھی بھاری چیز کوئی چیز نہیں اٹھانا دوا بھی چلے گا
ہاں کیا دوا تو چل بھے کرے گا
ہاں کھالو ابی کا ٹوٹ گیا تھا پونسلی
ہاں توٹا ہی تھا بھائی
وں تو ان کو بھی بھاری کام کرنا منع کرشتا
لیکن ادے کربے کرے ہے انجام دو ہے نہ
ہاں وہ وہی حال ان کا بھی ہے
مانیں گے نا کچھ بھی کام کرتے ہی رہیں گے ہے نہ
ہاں
اور سب بھائی امی امی سب ٹھیک ہے نہ
ہاں وہ سب بڑھیا ہے امی انو بھی ٹھیک ہے
اور سب بہن لوگ سب سسرال
ایک بہن گھر ہے ایک بہن سسرال
کون والے ہے تررانم یہاں ہاں
ہاں تررانم یہاں ہے
او ہو اچھا تب تو اچھا بھائی ٹھیک ہے اچھے سے رہو پھر کیجیے بھائی بات جاؤ اپنا کام کر لو پھر کریں گے انشاء اللہ بات ہوگی
ہاں ٹھیک ٹھیک
اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ